وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کیسی ہو
جی میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں وہاں سب کیسے ہیں
بالکل اللہ کا شکر ہے سب بہتر ہے ماشاء اللہ آپ کی دعائیں آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب خیریت
جی باجی سب خیریت ہے بس یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ دو چار دن سے بجلی نہیں آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی دقت چل رہی ہے
جی جی ابھی نا یہاں بھی دو تین دن پہلے تھوڑا سا موسم خراب ہوا تھا تھوڑی سی آندھی وغیرہ آئی تھی نا تو اس وجہ سے یہاں بھی بجلی کاٹ دی گئی تھی
جی باجی یہ کافی جگہ پہ ایسا ہوا تھا کہ ہمیں نا کیا کہتے ہیں بجلی کی خلت ہو رہی تھی
بالکل بالکل بالکل درست فرمایا اور دیکھو نا اگر ایک ایک ہاں جی جی فرمائیے
جی اب بجلی نہیں مل رہی تو ہمیں کتنی پریشانی ہو رہی ہے ہمیں رہنے میں کام کرنے میں کھانے میں باہر جانے تک میں دکت ہو رہی ہے اب پتا چل رہا ہے کہ بجلی کتنی زیادہ ضروری ہے
بے شک بےشک وہی ہے نا دیکھو روزمرہ کی ضرورت میں انسان کے لیے نا ہر ایک چیز کا ہونا لازمی ہے اور ہر ایک چیز اہم ہے جو بھی چیزیں بنی ہیں کھانا ہو گیا پانی ہو گئی ہوا دھوپ چھاؤں یہ ساری چیزیں نا ضرورت کے حساب سے ہے اب جب تک لائٹ ہوتی ہے تو ہمیں لائٹ کی کمی کا احساس نہیں ہوتا اب دو تین دن سے نا لائٹ نہیں ہے تو اتنی گرمی آج کل تو ویسیے تمہیں پتہ ہے اتنی گرمی ہے بچے نا بہت پریشان ہیں کوئی کام ہی نہیں ہو تا ہے اور پھر دن تو چلو آپ کاٹ بھی لو رات نہیں کٹتی نہیں بچوں کے ساتھ
جی باجی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تبھی تو کہتے ہیں کہ ہمیں نا پتہ ہے ہمیں ہر نعمت کا نا صحیح استعمال کرنا چاہیے اس کا اسراف سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی خیال رکھنے کی تعلیم دینی چاہیے دیکھیے لوگ جو ہے نا چب چیزیں ملتی ہیں تو اسے ایسے ضائع کرتے ہیں اس کا جو ہے نا اتنا اصراف کرتے ہیں اتنا فضول خرچ کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انہیں کیسے سمجھایا جائے جب ہمارے یہاں پہ بجلی آ رہی ہوتی ہے تو کسی بھی کمرے کے پنکھے چل رہے ہوتے ہیں لائٹیں چل رہی ہیں کچھ بھی اتنے سارے آج کل بجلی کے سامان ہیں کچھ بھی چلا چھوڑ دیتے ہیں تب ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنی مہنگی ہے اور اب مل نہیں رہی تو ہم سارے تڑپ رہے ہیں
دیکھو نا ایک ایک گھر میں دو دو چار چار پانچ پانچ ایسیا ں لگی ہوتی ہیں ہر روم میں پھر ہر روم میں سوئچ ہے اس میں بلب ہے پنکھے بھی ہیں لائٹنگ بھی لگ رہی ہیں اور ہمیں کب فون چارج کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سوئچ بھی تو ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں نا تو وہ اور لوڈ ہو جاتی ہیں اور پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم بھول بھی جاتے ہیں سوئچ بند کرنا کبھی موٹر کا سوئچ بند کرنا بند بھول جاتے ہیں کبھی پنکھے کا بند کرنا بھول جلتے ہیں
جی جی جی دیکھیے باجی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو بجلی ہے نا اس بجلی ہماری روزمرہ کی زندگی کو کتنا آسان بنا دیتی ہے دیکھیے ہم جو اپنے روز زندگی جی رہے ہیں اور نہ اگر بجلی نہ ہو تو ہم تو جی بھی نہ پائے ہماری والدین کہتے ہیں کہ ان کے بچپن میں تو بجلی ہوتی بھی نہیں تھی کہہ رہی ہمیں تو وہ دیا سلائی سے
بالکل بالکل ہاں وہ ل وہ ہوتا تھا نا لیمپ لیمپ جو ہوتا تھا لائٹ والا وہ جلا کے باتھ روم وغیرہ جایا کرتے تھے اور جب رات کو لائٹ چلی جاتی تھی تو سپنا باہر آ کے پھر پائی پہ بیٹھ جاتے تھے ایک دوسرے کو ہوا کرتے تھے آج کل تو اتنی ساری سہولیت ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس اور انورٹر ہے آپ کے پاس بیٹری چارجر ہے تو آپ اپنے لائٹ بھی چلا سکتے ہو حالانکہ کیونکہ گیسوں پہ کام ہوتے ہے پہلے تو ہیٹر وغیرہ تھے یا چولہے بنتے تھے تو جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے نا اتنی ہم چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں
جی باجی بالکل درست فرما رہی ہیں آپ دیکھیے ہماری باجی تو آج بھی ہماری امی تو آج بھی یہی کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو تو اللہ تعالی کی اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں آپ ہمیں دیکھیے ذرا ہم تو رات ہونے اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے کھانا بنا لے تھے کہ اندھیرے میں کوئی جناور کوئی جیو نہ آ جائے کوئی ہمیں کھانے ٹائم پہ کوئی ڈس نہ لے کہہ رہی وہ تو اتنی اتنی باتیں بتاتی تھی اندھیرا ہوتا تھا تو ہماری امی کہ والدان کے رشتے میں کوئی تھی انہیں بچھو کاٹ گیا تھا کہہ رہی ہے اندھیرے میں پتا نہیں چلا انہیں کہریی آج تو اتنی سہولت ہے تم لوگ پھر بھی کام کرنے میں ان رسوئیوں میں جانے میں کترا تی ہو پانی تمہیں بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے تمیں ایک بٹن دباتی ہو پانی بھر جاتا ہے ہمیں تو پانی بھرنے کے لیے نہروں پہ جانا پڑتا تھا دریا سے پانی لانا پڑتا تھا
بالکل بالکل پتہ ہے پہلے کے زمانے میں جب کپڑے وغیرہ دھونے ہوتے تھے تو ایک وہ بنا ہوا تھا سمندر سا وہ گہرا سا پاک صاف تو وہاں جاتے تھے سب اپنے اپنے کنارے پہ کپڑے لگا لیتے تھے میں ایک دو بار اپنی دادی کے ساتھ گئی ہوں تو وہاں ایک ایک کر کے کہ تم کپڑے دھو لو پہلے پھر میں پانی نکال لوں گی آج کل تو ماشاء اللہ سے ہمارے پاس اتنی سہوولت ہے ہمارے گھروں میں موٹر لگی ہوئی ہے گھروں میں نل ہے تو ہم گھروں میں کسی بھی ٹائم کسی بھی حساب سے اپنے کپڑے دھو سکتے ہیں پہلے یہ پتہ ہے کہ آپ دھو گے پھر اس کے بعد اگلے ہفتے ہم دھوئیں گے لیکن اس میں نا ایک مزہ بھی تھا اس میں محبت تھی ایک دوسرے کے اندر
جی جی باجی ا اس سے دیکھو کتنا وہ جو اس ٹائم کے لوگ تھے نا وہ ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا احساس ہوتا تھا انہیں اور آپ دیکھیے آج کل یہ بجلی آ گئی ہے اس بجلی سے ہمارے گھر روشن ہوتے ہیں پہلےگھر کو روشن کرنے کے لیے دیا سلائی جلانی پڑتی تھی اب دیکھو اس کی مدد سے ہمارے گھر روشن ہوتے ہیں کتنے مدرسے ہیں کتنے ہاسپٹل ہیں جو چلتے ہیں وہ پانی کی سپلائی ہوتی ہے اور لوگوں کو تعل یم روزگار یہ سب کچھ اس سے مل رہا ہے یہ بجلی کہنے کو تو ہمیں چھوٹی لگ رہی ہے لیکن دیکھیے اس کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں لیکن اس کے بنا بھی ہمارے والدین نے زندگی نکالی ہے
وہ ان کا دور تھا تو ان کے دور میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں لیکن انہوں نے گزر بسر کیا لیکن جیسے ہمارا ماحول ہے ہم نوجوانوں کے لیے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں تو بڑی بڑی ف کٹریاں ہے بڑے بڑے کالج ہے اسکولس ہے ہاسپٹلس وغیرہ ان سب میں تو بنا الیکٹرسٹی کے تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے مشین چلتی ہیں بڑی بڑی
جی جی باجی بالکل درست فرماری ہے دیکھیے ہمارا تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہونا اسے بند کر دینا چاہیے اس لیے اگر ہمارے کمرے میں کوئی نہ ہو تو ہمیں یہ پنکھا اور یہ لائٹیں اے سی یا دوسرے جت نے بھی ہمارے بجلی سے چلنے والی چیزیں ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے اس سے نہ تو صرف بجلی کی بچت ہوت ی ہے بلکہ پیسے بھی بچتے ہیں اور دیکھیے اس سے ہماری فضول خرچی بھی بن جاتی ہے اور دیکھیے اب یہ جو ہے ہمارے جو جتنی بھی ہماری پرکتی ہے یہ تو دیکھ رہی ہے کہ ہمیں بے فالتو کی لائٹیں نہیں چلانی چاہیے ان کو بند کر دینا چاہیے
بالکل درست فرمایا اور پہلے کیا ہوتا تھا جب ایک ایک گھر میں ٹی وی لگا ہوا تھا تو ریڈیو وغیرہ تھا تو جس کے گھر میں لائٹ وغیرہ رہتی تھی ہم شام کو اپنے کام سے فارغ ہو کے وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے تو وہاں بڑا مزہ آتا تھا لیکن آج کل تو ہمارے گھر میں لائٹ بھی ہے پنکھے بھی ہے کولر بھی ہے اے سی بھی ہے بڑی بڑی ایل سیڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں لیکن وہ لطف نہیں اٹھا پاتے ہم کیونکہ مشروف اتنا ہو چکے اپنے اپنے کاموں میں اپنے بچوں کی پڑھائی میں اپنے کرئر میں تو ہمیں موقع ہی نہیں مل تا ہے کہ ہم ٹھیک سے فون بھی دیکھ پائیں یا ا ٹی وی بھی دیکھ لیں پھر سے بیٹھ کے
جی با جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیے ہمارے تو قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ اسراف کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کیا گیا ہے پہلے کا زمانہ یہ تھا کہ ایک ٹی وی سے پورے سارے گھر کے خاندان کے لوگ اور ایون گلی محلے کے لوگ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ان کے گھر میں دیکھ ابھی وہ گانا بجے گا ریڈیو پہ ابھی ان کے یہاں پہ ٹی وی چلے گا تو جن کے یہاں ہوا کرتا تھا پورا محلہ آ کے بیٹھ جاتا تھا اور ہم لوگ بیٹھاتے بھی تھے انہیں چائے پانی بھی پلاتے تھے تو دیکھو برکت بھی کتنی رہتی تھی
دیکھو نا میم ہاں بھابی میری دادی بتاتی ہیں جب ر ہاں لی کن موقع نہیں ملتا ہے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے میں ہاں دن نہیں ملے گا اور پھر وقت بھی نہیں ہے نا انسانوں کے پاس آج کے ٹائم میں جتنی ہمارے پاس سہوولت ہے اس حساب سے وقت نہیں ہے اور پہلے کیا ہوتا ہماری دادی بتاتی ہیں کہ جب رمضان آتے تھے نا تو صہری میں ہم ایک ہی گھر میں چلے جاتے تھے
جی
وہ جن انہی کے گھر میں کھانا بنتا تھا رات میں ان کے یہاں پہ کھچڑی وغیرہ بنی چٹنی بنائی روٹی بنا لی تو سب نا ایک ہی جگہ وہ کرتے تھے کیا کہتے ہیں سہری کرتے تھے سحری کرنے کے بعد ساتھ سب وہیں پہ نماز ادا کرتے تھے اپنی فجر کی صرف اپنے گھر پہ آتے تھے اور آج کل کیا ہوتا سب اپنے اپنے گھر میں اتنا مشرور ہو چکے ہیں سحری کا وقت کب ہوتا ہے کب ہم لوگ اٹھتے ہیں صبح کے ٹائم کب نماز پڑھتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا بالکل بھی
جی با جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ پہلے کا زمانہ کچھ اور ہی تھا آج کے زمانے میں ہمیں جتنی چیزیں مہیا کرائی جا رہی ہیں نا ان کے اتنے ہی مطلب جیسے کہتے ہیں نا فضول کے ضائع بہت زیادہ ہو رہی ہیں دیکھیے بجلی کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کرنا چاہیے جیسے بجلی سے ہمیں کتنی تعلیم بھی مل جاتی ہے قرآن کی ہم تلاوتیں سن سکتے ہیں علم حاصل کر سکتے ہیں اور آج کل تو بجلی سے سے روزگار بھی ملتا ہے دیکھیے کتنے بجلی کے بڑے بڑے کارخانے ہیں وہاں پر دیکھو جہاں بنتی ہے وہاں کے لوگوں کو کتنا کام مل جاتا ہے لوگوں کی مدد کتنی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں بجلی کا استعمال نہ ہمیشہ احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ کسی کی جان یا مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے
جی جی بالکل درست فرمایا
جی با جی ہمیں تو ہماری امی والدین اور ہمارے اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے
ہم نے سوئچ کھول رکھے ہیں ان کو بند کرے ہاں ان کے احتیاطی کریں حفاظت کریں کیونکہ دیکھوں وقت تو وہ کہتے ہیں نا وقت ایک ایسی چیز ہے آج آپ کا اچھا ہے کلا آپ کو خدا نہ کرے کسی چیز کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اس سے بہتر ہے کیا حیاتیاتی برتو دھیان رکھو چیزوں کا
جی با جی بالکل سرس فرما رہی ہیں بجلی کا تو شکر ادا کرنا چاہیے اس کی ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں اور اچھی بچت کرنا اور اس کے لیے انسانیت کے بھلائی کے لیے استعمال کرنا یہی ہم سب کی پہچان ہے چلیے باجی مجھے لگ رہا ہے ہمارے یہاں بجلی آ گئی ہے چلیے اللہ حافظ